وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شکر رکاف فرمائیے آپ ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کا آپ کے ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہیں
شکر الا آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہے ان کی
بس الحمد للہ بس الحمد للہ سارے اور کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے
ہاں جی کھانا کھا لیا بس بیٹھے اب آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں
میں بھی بیٹھا ہی تھا اور تھوڑا سا پریشان بھی تھا
کس متعلق آپ پریشان تھے
بس یہیں گھر کے مسئلے مسائل یہی ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی کے گھر میں تھوڑی بہت نوک جھوک ہو جاتی ہے تو اس سے بچے کی صحت خراب ہو جاتی ہے بچے پہ بہت ساری ایسی چیزیں دباؤ آ ج ایسی چیزوں کا دباؤ آ جاتا ہے جس کا وہ اب حق تار بھی نہ ہوتا ہے
جی ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں بس زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہے کچھ ایسے الجھنے آتی ہے جس میں انسان خود کو بکھو دیتا ہے جس میں انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ایسے ہی گھر پہ کچھ ایسے مسئ سائل ہوتے ہیں جس سے بچے پہ برے اثرات پڑ جاتے ہیں جیسے کہ ماں باپ کے بیچ کابھی جھگڑا ہو جاتا ہے یا گھر کے آس پاس ماحول خراب ہوتا ہے گندے ماحول میں رہ رہے ہوتے یا پھر رشتے دار اچھے نہیں ہوتے
جی جی وہی ہے نا کہ انسان ان چیزوں سے جب وہ انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں میرے گھر والے مجھ سے خوش نہیں ہیں یا میں کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہوں کہ جس سے میرے گھر والوں پہ برا اثر پڑ رہا ہے تو وہ خود بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ میں ایسی چیزیں کر ہی کیوں رہوں جیسے کہ اب میرا دوست ایک تھا تو وہ یہیں سے آس پاس ہی رہتا ہے میرے تو اس کا ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا ایک بار کہ اس نے کسی لڑکے کے ساتھ جھگڑا کر لیا تھا اور پھر اس کو ان لڑکوں نے چار پانچ لڑکوں نے پیٹ دیا تھا اور وہ نالی میں پڑا ملا تھا تو پھر ایک بار کام یہ ہوا کہ اگلے دن اس کا اس کے باپ کو پتا چلا کہ کہ میر بیٹے نے لڑائی وغیرہ کر رکھی ہے اور وہ نالی میں پڑھا تھا وہی فلانا ڈنکانا تو اس کے بعد کام یہ ہوا کہ اس کے باپ نے ہم کو بلایا کیونکہ ہم اس کے دوست تھے اور بولا کہ ہمارے فون چھین لیے پہلے تو اس نے اور بولا کہ
ھم
آپ ہی اس کو میں سے جھگڑے کرنے کے لیے بلواتے ہو آپ اس کو جھگڑوں میں ملوث کر پ وہ اگر یہ مر جاتا قون پھرذمہ دار ٹھاررتا اس بات کاار
اب تو بڑے بریک فسٹ ہے اس چیز میں
برے تو نہیں پھنسے لیکن اس ٹائم جب اس نے وہ لڑائی کی تھی تو ہم کو اس ٹائم کا وہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ ہم اپنے گھر میں تھے
اچھا آپ کو اس میںت کچھ معلومات نہیں تھی کیا
معلومات اس متعلق کوئی معلومات تھی نہیں تو مسئلہ یہ ہوا کر کے جب اس نے ہمارے فون وغیرہ چھین لیے تو اس کا وہ چاچو بھی تھا وہاں پہ وہ بھی آ گیا اور وہ بول رہا تھا تھا کہ یہ بچےے شریف بچے ہیں یہ ایسے لڑائی جھگڑوں میں نہیں ہوتے تو اس سے ہو گیا ہوگا غلطی سے
ج
ورنہ یہ ایسی چیزیں نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کو ایسے بول رہا تھا کہ تاکہ یہ ان بچوں کا فون واپس دے سکے اور ہم بھی اپنے گھر چلے جائیں اچھی خسی خنسی خوشی
مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے جو آس پاس ماحول میں جو لڑکے ہے جو بھی ہے ہمیں دوست دیکھ کر بنانے چاہیے ہمیں اپنی دوستی ان کے ساتھ رکھنی ہی چاہیے جو کہ اس کے حقدار ہو جو کہ اس کے لائق ہو نہ کہ ایسی کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ دوستی رکھی جو برے کاموں میں ملوث ہوتا ہو اس کی وجہ سے پھر ہماری زندگی بھی نقصان دہ بن سکتی ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے لیکن میں اس لیے بول رہا تھا آپ کو یہ بات کیونکہ اس کا در کا ماحول نا تھوڑا عجیب سا تھا اس کا گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ وہ جب اس کو اس کے باپ نے ہم کو پکڑا ایسا فون فون وغیرہ ہمارا اچھے ہی یہ کہ بولا آپ ہی نے اس کو ایسا بگاڑ دیا ہے وہ وہ پلانا ڈمکانا تو ہم نے ہم نے ہم بول رہے تھے اس کے باب سے کہ ہم نے ہم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے اس لی کہ ایسے لڑائی وغیرہ کی ہے کہ کس بات پہ کی ہے لیکن اس کا باپ ماننے کو تیار نہیں تھا تو وہاں سے سے کچن سے ان کی ماں باہر آئی اور وہ بھی ہم پہ بھڑکنا شروع کر دیی وہ بول رہی ہے آپ ہی نے اس کو بگاڑا وہ یہ ہم بول رہے ہیں یار ہم کس بلا میں پھنس گئے ان کا گھر کا ماحول عجیب ہے پھر جو ہمارا وہ دوست تھا وہ بھی بڑھا گیا وہ اپ اپنی ماں کو گالیاں وغیرہ بکنے لگ گیا بول رہا تھا تمیں وہ ہو یہ ہو اور پھر ایسے غصے غصے میں ہے نا وہ اپنے گھر کے دوسرے فلور پہ چڑھ گیا وہاں سے ان کی ایک چھت ہے تو ووٹ دھمکی دے رہا ہے اپنی ماں باپ کو کہ میں اس چھت سے کود جاؤں گا آپ نے مجھے تنگ لایا اور وجہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو بولے کہ نہیں بیٹا روک جاؤ ایسا مت کرو لگ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا لیکن اس کے کہ ماں باپ اس کو گالیاں دینے لگ گئے زیادہ ہی گالیاں بکرے ہیں اس کو خب اور ہے کہ
اس سب سے یہ ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوتا ہے تو پہلی جو ایک لڑکا چھوٹا ہوتا ہے یا ایک بچہ ہوتا ہے اس کے ذہن پہ پہلے ہی برے اثرات پڑ جاتے ہے تو وہ پھر ج جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہوگا اس کا ذہن ویسا بن جاتا ہے وہ ایسے ویسے کام کر جاتا ہے
جی بالکل وہی میں بھی بول رہا ہوں کہ وہ میں یہ بات اسی لیے میں نے چھیڑی کہ کیونکہ اس کے گھر کا ماحول ہی ویسا تھا وہ آپس میں گالیا بک دیتے تھے اگر میں اپنے گھر میں ایسی گالیاں وغیرہ دے دوں تو پہلے تو میرا باپ مجھے گھر سے صہی بار باہر ہی نکالتے دوسری بات یہی ہے کہ وہ ایسے ماحول میں بڑا ہے کہ جس کے حساب سے اس کے لیے یہ سب چیزیں
عام بات ہے
عام باتیں یہ سب باتیں اس کے لیے عام ہیں کیونکہ اس نے بچپن سے ایسا ہی دیکھا ہوگا تو یہی ہے
تو ان کو یہ لگتا ہوگا کہ ہر ایک گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہوگا تو اگر میں ایسا کچھ کر دوں باقی لوگوں کے سامنے تو زیادہ کوئی بڑی بات ہے نہیں
جی وہی وہی مسئلے ہوتے ہیں کہ ان اس کو ایسے لگنے لگ گیا ہے اب تو اگر وہ باقی کو بھی ایسیے جیسے وہ گھر پہ بات کرتا ہے گالیاں دیتا ہے وہ باقیوں کو بھی ایسے ہی بول دے گا تو سب ہی سہ لیں گے کیونکہ گھر والوں کا ایک الگ چیز ہوتا ہے ان کا ماحول ماحول ویسا ہو گیا ہے اب اس میں تو کچھ چینج ہو نہیں سکتی اس میں کوئی بدلاؤ آ نہیں سکتا آپ
عام والدین صرف بچوں پہ سارا قصور ڈالتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ خود خراب ہو گیا لیکن ان کو یہ خیال نہیں رہ اس کو خراب کرنے میں اس کو بگاڑنے میں ہمارے بچے کو جو بری راہ پہ چلا گیا ہے اس کو اسرح پہلانے میں سب سے سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے کیونکہ ہم نے گھر کا ماحول صحیح نہیں رکھا
جی وہی ہے نا کہ وہی بول رہے تھے وہیں میں بھی بول رہا تھا پہلے ہی کہ میں بھی اسی بات پہ تھوڑا مایوس ہو گیا تھا کہ گھر کی جو ماحول ہے وہ بچے کی کہ ذہنی طور پہ بہت ہی ذہن بہت ہی تنگ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس پہ ایسی ایسی چیزوں کا دباؤ ڈال دیتے ہیں جو اس کے کے ہاتھ میں ہوتی بھی نہیں ہے جو بچے نے بچپن سے دیکھا ہوتا ہے تو وہ وہی وہی سب چیزیں دیکھتے وہی سب چیزیں سیکھتا ہے اسی لیے بولتے ہیں نا کہ بچوں کے سامنے کبھی گالی نہ دو بچوں کے سامنے لڑا نہ کرو جب کچھ لڑتے رہتے ہو تو بچوں کو کسی اور کمرے میں بیچ دو تو یہ سب چیزیں ماں باپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے میرے حساب سے تو یہ ہے تو تاکہ بچہ بھی جو اندر سے ہے وہ زیادہ ذہنی دباؤ نہ لے
جی صحیح کہا آپ نے کئی کبھار گھر کے کچھ ایسے جھگڑے ہوتے ہیں جو جو بچے پہ برے اثرات ڈال ڈالتا ہے جن سے بچے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہتی ہے حالانکہ اگر بچہ برے کاموں میں نہیں لگتا ہے بچہ اچھا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس بچے کے ذہن پہ ایک برا اثر پڑ چکا ہوتا ہے وہ ذہنی مریض کا شکار ہو جاتا ہے
جی جی وہی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر میرا بچہ میرے سامنے ہے تو میں ایسی کوئی بات نہ کروں جو یہ کل کو سیکھ لے اور پھر اس کو بھی ایسا لگ جائے کہ یہ باپ تو میرا باپ بھی کر رہا ہے میں بھی کر لوں گا تو کیا ہی فرق ہو جائے گا
جی صحیح کہا فرمایا آپ نے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پہلے اچھی تربیت دے وہ بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں نہ کہہ یا بچوں کے سامنے کوئی ایسے کر کے مسئلے نہ چھیڑے جس سے کہ ا بچے پہ برے اثرات پڑے جس سے کہ بچے کی زندگی خراب ہو جس سے بچے کا ذہن خراب نہ ہو
جی یہ یہی سب چیزیں ماردن کو دھیان میں رکھنی چاہیے میرے حساب سے تو یہ ہے اب کیا کر سکتے ہیں بچے کو لگ رہا ہے میرے ماں باپ کی وجہ سے میں ایسا ہوں اور ماں باپ کو لگ رہا یہ ب ہ بار جو صحبت میں رہتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے بس ایک دوسرے پہ
کصور ہمارے اس معاشرے کا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے اب بن چکے ہمارا معاشرہ ایسا کہ ہم قصوروار دوسروں کو ٹھہراتے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا اپنا آپ صحیح ہے ہماری جو شخصیت ہے ہماری شخصیت میں کوئی داغ نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کو کصوروار ٹھہراتا ہے
جی جی نہیں ہے نا ایسا بہت لوگوں کو لگنے لگ گیا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی میں یہاں پہ صحیح ہوں سب خود کو صحیح ماننے لگ گئے ہیں
جی صحی فرمایا آپ نے آج کل کے دور میں ہر بنا ہر ایک نوجوان ہر ایک افراد وہ کرتے ہے کام وہ دوسروں کی شخصیت میں ایپ نکالتے ہے وہ دوسرے کی شخصیت میں ایپ کی تلاش میں رہتا ہیں حالانکہ کہ وہ اپنی خود کی شخصیت میں کوئی ایپ نہیں ڈھونڈتے ان کو لگتا ہے ہماری خود کی شخصیت جو ہم خود ہے ہم بالکل صحیح ہے
جی جی بالکل یہ باتیں نا بالکل تھوڑا تنگ
خراب ہوتا جا رہا ہے
جی جی یہی باتیں سوچ کے نا تو تھوڑا تنگ سا ہو جاتا ہے لیکن آپ اب سے اس بارے میں بات کر کے د تھوڑا ہلکا سا ہو گیا ہے اب تو امید ہے کہ آپ کیا ا بھی دل تھوڑا ہلکا ہو گیا ہو گیس اس بارے میں بات کر کے
آپ سے بات کر کر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے وہ بھیھی
جی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوئی امید ہے اور دوبارہ پھر سے بات ہوگی
جی جی بالکل چلیے السلام علیکم
وعلیکم السلام خدا حافظ
خدا